وعلیکم السلام بھائی جان وعلیکم ال رام بھ جان اور بھائی جان سب کہہ رہی ہے
کیم چو
ہاں بھائی جان سب بڑھیا اچھا آپ ٹھیک ہے اور آپ کی پتنی وتنی کیسی ہیں بھائی جان
ہ
اور آپ کے بچے
بچے ابھی ڈول رہے ہیں دو چار پلیٹوں میں
اچھا ارے بھائی جان وا صحی ہے اچھا اچھا تر کی بار ج رہے ہو
ہاں پوری کرکٹ ٹیم کا پلان بنا کے رکھ
ا اچھا بھائی جان اچھا تو ا کرکٹ ٹیم پر تو بات نہیں کریں گ لیکن جیسے کہ ہمارے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے تو ورسا بہت ہو رہی ہے بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل
تو واقعی برسہ ایک واقعی ایک بےحد نازک وجنی اور روحانی موجوع ہے جاں ہریالی ہماری زمین اور جسم میں بقا ہے وہیں برسہ ہماری روح اور ہماری شناخت اور ہماری ماضی کا آئینہ ہے بھائی جان
ہ بالکل وائی جان بالکل
آج کا انسان تدریت کی دوڑ میں اپنی جڑوں کو بھولتا جا رہا ہے بھائی جان
بالکل وائی جان
ہاں تو آج ہماری اس محفل کا عنوان ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری روح اور ہمارے افار سے جوڑا جڑتا ہے آج ہمارے بات کرنی چاہ رہے ہیں کہ ہ ہوں جی بھائی جان بالکل ہلو بھائی جان میری آواز آ رہی ہے نا آپ کو
ہاں بائی جان ہم پے آ رہی ہے آپ بول تو
ہوں چاہیں وہ ہماری بلند وہ آپ مطلب یہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ورثے کی چاہ چاہ میں ہماری بلند و بالا تاری کی عمارت ہوں ہماری جوان ہو ہماری روایت اور بزرگ کی چوڑی ہوئی تاجی
بالکل بنا
ہ تو جو کسی مظفر
بک چلا جؤ پرانے ب ہمارا پرانی کتابوں کا نام نہیں ہے
ہ بھائی جان
کیا بول رہا ہوں بھائی جان
جی
لوگ ترقی کی عمارتوں کے شہر کو کو تو جاتے ہیں لیکن دیواروں پر اپنا نام کچ کر آتے ہیں یا کڑوا کباڑ پھیلاتے آتے ہیں اور ہماری قومی کے سعوری کو سب سے بڑا ثبوت ہے
بالکل بالکل بھائی ج ن آپ نے بالکل صحیح فرمایا کسی مففر کا کال ہے کہا ہے کال ہے کہ جو قوم اپنا ورسہ بھول جاتی ہے وہ تاریخ کے پنوں سے یوں غائب ہو جاتی ہے جیسے دھند میں کوئی مسافر آج ہم گگن چمنی عمارتیں بنا رہے ہیں بالکل بھائی جان پرانی نقاسیی ادب اور سلیقہ دھول چاٹ رہا ہے ہم جدید ہونے ہونے کے شوق میں اپنی پہچان کھوتے آ رہے ہیں
اجب دست فرمایا بھ جان بالکل پرسا محیج پرانی تو پتروں کی عمارت نہیں ہے پرانی کتابوں کا نام نہیں ہے یہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ اور ان کا خون پسینہ اور ہماری عجم کی دلیل ہے اور جب ہم پرانی عمارت ٹھہرتی ہے یا پرانا جواب جوان دم توڑتا ہے تو دراصل تاریخ کا ایک پورا بوا ہمیشہ کے لیے دبتن ہو جاتا ہے
بالکل بھائی جان بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پورا بااب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے بالکل صحیح آخر کیا وجہ ہے کہ آج کی اس نئی نسل میں اپنے اس عجیم ور سے بے جار یا بے خبر نظر آتی ہے اس کی بنیاد اسباب کیا ہے بھائی جان
بھائی اس کے پیچھے ہماری لاپرواہی ہے اور وقت بے رحمی سے فر مارا ہے
ہاں بالکل کھلوائے جائان جیسے کہ مغریب جادگی اور اندھی نکالی جیسے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر پرانی چیز دکنیا دکانوسی ہے اور اس نئی قریبی چیز کی چیز ہی ترقی ہے اپنی زبان اپنے لباس اور اپنی روایتوں کو پیچھے چھوڑ دینا آج فیشن بن چکا ہے بح جان
بالکل بھائی جان صی فرمائے ترقی مقامات ای بیہود ہمارے لوگ ترقی مے مار دمی سیر کچ دول جاتے ہیں لیکن وہاں کی دیواروں کو اپنا نام گچاتے ہیں اور یہ کڑوا پھیلاتے ہیں قومی اور بسہولیت کا بڑا ثبوت ہے بھائی ان
ہ بالکل بھائی جان جیسے کہ دوری مطلب کتابیں پڑھنے د دستکاری اور روایتی موسیقی و فن کو سمجھنے کا وقت آج کسی کے پاس نہیں ہے وہ بس ریل ریلس اور شارٹس کے اس دور میں ہماری روحانی اور علمی ورثہ پیچھے چوٹ رہے چوٹ گیا ہے
بالکل بھائیان بالکل صحیح فرمائی اگر یہ سلسلہ یوں ہی سے جاری رہا تو ب بثیت ای قم ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا
بالکل بھائی جان اس کے نتائج بہت گہرے اور خوفناک ہیں ہیں ابشیک میا
بالکل بھائی تو ہماری اگلی نسل میں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ ان کے الاف کون تھے انہوں نے کارنامے عجائ دیے تو وہ اندر اس سے کھوکھلے ہو جائیںے
ہ بالکل بھائی جان اور فنر فن اور ہنر کا خاتمہ بھی تو ہو رہا ہے جیسے صدیوں پرر نے دستی ہنر بنائی نقاضی اور حکمت کے استاد اب آخرری سانس ل رہے ہیں ان کے بعد یہ ہے علم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ جو ملک اپنی راثت کو حفاظت نہیں کر سکتا وہ رش ہمدم توڑ دیتی ہے جس سے ملک کو بڑا اس شادی نقصان ہوا
ہوں بالکل بھائی جان ا اور لیک لیکن اس نازک موڑ پر ہم اپنے اس بورسے کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں بھائی جان
بالکل بھائی جان ایک دم صحیح فرما رہے ہو اسشی ہمیں اپنا شورچ اور امیر کا اقتدامات تھا وہ بدلنا ہوگا
ہ ہ ہ بالکل بھائی جان نصاب اور شامل بھی شامل کرنا جیسے کہ ہماری اسکولی تعلیم اور بچوں کو صرف ایک تاریخیں رٹوانے کی بجائے انہیں اپ اپنے ورثے کی اہمیت اور اس کی حفاظت کا سلیقہ سکھایا جانا چاہیے بائی
بالکل بائیا نے تم صحیح فرما رہے ہو آپ پرانی ندی کتاب دستاویز اور فن اور ڈیجیٹل شخص کو محسوس کیا جائے تاکہ اپنے آنے والی نسل کو لنک پر اپنے پسوں سے روب رو ہو سکے
ہ بالکل بھائی جان جیسے کہ روایتی کاریگر بنکروں اور فنکاروں کو ماضی امداد اور صحیح پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ اپنے ہنر کو چندہ رکھ سکیں
بالکل بھائی جان بالکل ایک دم صحی فرما رہے وس ا آج کی گپتگ لم لو لوانا یہ ہے کہ زندگیروری ضرور بنی ہے مگر اپنی جڑوں کو مت کاٹی ہے ب ہمارا ج ہماری ماںضی ہے اور ماںضی کے بغیر مستقبل تعمیر نہیں ہو سکتی
بالکل بھائی جان آپ نے بہت اچھا بات کہا ہے کہ مطلب آج کا بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کال لوگ لو آپ یہی ہے کہ جدید ضرور بنیے مگر اپنی جڑوں کو مت کاٹیے ورثہ ہمارا ماضی ہے اور ماضی کے بغیر کوئی مستقبل تعمیر نہیں ہو سکتا اپنی زبان اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ پر فخر کرنا کرنا چاہیے اور کرنا سیکھیے بھائی جان
بک بھان مجھے ب صحی فرما رہے ہو جیسے کہ ہمیں جب جبے اور لڑو پوتے ہوئے کسی نے کیا کو کہا ہے کہ پرانی ابیلیٹوں کی پوچھتی ہے کہ میا نئے دور کے لوگ کیا اپنا ماض بھول گئے
بالکل بھائی جان اور آخری سائرانہ پیغام یہ ہے کہ سنبھالو اس ورثے کو یہ تمہاری اپنی شناخت ہے سالم جو مٹ گئی یہ تہذیب تو پھر تمہارا نشان نہ ہوگا اب شیک میاں
بالکل صحیح بم ہے بھائی ہم پھر ملتے ہیں اگلی
ہاں بالکل بھائی جان اگلی بار پھر ملیں گے تو وعلیکم السلام بھائی جان
و پیام
وہ کو